آکوم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
شکر شکر گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے پی چائے
ہاں میں نے پی آپ نے پی
ہاں لیکن مجھے گرمی بہت لگی آپ کو
آج گرمی ہے ہاں
ہاں پھر سے گرمی مجھے لگتا ہے پھر سے سمر وے کے ہو جائے گی پھر تین دن کے بعد پھر سے ہو جائے گی سمر ویکیشن
ہاں ہوں آپ کو کتنی ایکسٹینڈ ہوئی ہے
تین دن ا تھرسڈے کو کیا
تھرزڈے جانا ہے تھرزڈے اسکول جانا ہے
وہی بولا نا میں ہاں ایسے تھرزڈے ہی جانا ہے پھر پتا نہیں ہے ایکسیڈینٹ اور ہو جائے گی لیکن تھرسڈے کو جانا ہے پھر پتا نہیں ہے دو تین دن مت
اچھا ٹھیک
کرے گی یہ چھٹییاں پتا ہی نہیں ہے
ہاں ہونی چاہیے لیکن ابھی ہے گھر میں بہت اور تم اب ال الگ کے جاتی ہو وہاں ہے نا
ارے میںی ہر جگہ نوز پس اور ابیا ال لگاتی ہو م میں گئی سری نگر وہاں بھی بھی گئی ویسے مجھے عادت ہی ہوئی ہے اب مجھے عادت ہو گئی ہے اب میں مجھے عادت ہی ہو گئی ہے اب پت ہی نہیں مجھے کیا ہوا ہے جو جہاں بھی میں جاتی ہوں وہاں میں نوز پیس آبیا نوز نو سپیس عبایا وہی پورا کور لگا دی میں گئی نا
لیکن اس میں گرمی نہیں ہوتی ہوگی
ہاں ہوتی ہے بہت تو مجھے عادت ہے پتا ہے ہم ہم گئے پکنک اسکول کے ساتھ کیا ہم نے اس دن سب نے ڈسائڈ کیا کیا ہم ہم لگاتے تھے نا نوز پس ہم نے میم دو نے کیا ڈسائڈ اب پکنک پہ بھی کہاں لگا گے ابیا تو ماسک لگائیں گے تو اوپر سے کچھ کھلا کھلا سا سوٹ وغیرہ بہن گے ٹھیک ج اپرنا سکول ہے نا وہ تھوڑا وہ مولوی ٹائپ کا ہے مطلب پورا اس اس نے بولا جب میں گئی تو پھر ہم گئے تو ہم نے لگا سب نے لگا سوٹ کاڈ سیٹ دو میم کو تھو کاڈ سیٹ تو مجھے تھا سوٹ تو میں نے پہلے نہیں مانا میں نے بولا تھا میں نہیں آؤں گی اس انہوں نے نہیں مانا بولا نہیں پکنک آنا پڑے گا
اچھا ٹھیک
پھر جب پھر وہ پرنسپل نے مجھے بلایا مگر چار بجے صبح س کچ کچھ نہیں بولا تو بولا ہے بولا اگر آپ سکول میں روز ابیا ہال کرتی ہو روز ہیلو سو گیا یہاں کیا کی یا ام نے بولا کہ گھر میں بھی تو اسی لیے ماسک تھی لیکن تو آپ نے یہاں کیوں نہیں لگا یہاں تو لگانا تھا توا میں نے چپ کیا پھر دیکھ دیکھو میں لگا ت وہ تھوڑا پرانا ہو گیا اگر نیا ہوتا نا تو اور پکنک میں ہوتا ہے وہ پھر گھر میں وغیرہ تو ہم نے سوچا کہ ایسے پھر کیا پھر کچھ نہیں بولا پھر بولا کیا کی ایسے آپ کو لانا تھا یہاں یہاں ہی ضروری تھا لانا تو میں نے پھر چوپ کیا لیکن کہ مجھے عادت ہوگی میں ترال تک جاؤں گی نا میں ترال تک جاؤں گی نا میں ابیا لگا کے جاتی ہوں اور نوز پیس مجھے ممی بھی بول رہی ہے آپ کو کہ عادت کتنا مجھے عادت ہوئی جب میں یونیورسٹی گئی تو تب سے تب سے مجھے عادت بالکل میں نہیں جاتی ہوں اس کے بغیر ہاں پھر بھی پھر بولتے ہیں نا آپ یہاں تک جاتی تو وہاں بھی نوس وہاں تک ضیا کو بھی عادت ہوئی ہے وہ بھی لگاتی ہیں
اچھا وہ بھی ابھی نوس پیس لگاتی ہے
ہاں
اچھا
اور سناؤ میں نے سوچا تھا میں میں لا لگاؤں یہ میں ایک اور ابیا لاؤں گی کیونکہ میں سکول یہ لگاتی ہوں نا صرف عبایا میں نے لایا تھا میں نے لایا تھا اس کے بلو کلر اس کو ہوئے لگ بھگ دو منتھس ففٹین ہنڈریڈ میں لایا ہاں ففٹین اور آلٹریشن کی پھر تو سکسٹین ہنڈریڈ میں ہوا کیا میں نے میں نے سوچا تھا میں اور ایک لاؤں گی ایک تو میرا وہ بلیک والا ہے وہ آپ کو پتا
اچھا ٹھیک ہاں یہ آئے مندی فون کر رہی ہیں پتا ہے میں اس کو بولوں گی میں اقرا کےسا تھ بات کر رہی ہوں میں اقرا کے ساتھ بات کر رہی ہوں
ہمیں دو ہی ہے ہے نا دو دو
رہی ہوں چلو میں نے اس کو بولا تھا مک ہال میں نے کشمیری کیا بولتی ہے کرو کرو کرو
ہمیں ہے نا دو دو تو ہم کریں گے ختم تو
ہاں میں نے میں نے سوچا تھا اب میں اس کے ساتھ پانچ کروں گی پھر
میں سو دیکھو میں سوچتی تھی کہ اگر اس کو پیسے تب میں اب ہوں گی تک کیا مصیبت پھر مجھے ہے لیکن میں لگا تی ہوں صرف ابیا دو چار ہونے چاہیے اس لیے میں سوچتی تھی کہ ایک اور لاؤں گی وہاں اچھے
ہاں اگر ہم تھرٹی ہاں ہاں اگر ہم تھرٹی کے بعد رسی بھی آج گند کان میں اچھے ہوتے ہیں پتہ ہے میں سوچ رہی تھی اگر ہم تھرٹی تھرٹی کمپ کمپلیٹ کریں گے نا پھر ہم پھر ہم یہ کریں گے نہ رسیو ہی خالی اس کو بھی تو آتے ہیں
ہاں میں کروں گی پھر رسیو جس کو کرنا ہوگا میں پہلے کروں گی اب اس کے ساتھ پانچ پتا نہیں آئمن دیدی کو کیسے ہوگا اس کو آتا ہے سرور ایشو
نہیں رسیو رسیو ہوتا ہے اس کو ریسیو تو یہ کر سکتی ہے نا میں اس کو بولوں گی مجھے ریسیو کرو پانچ ریسیور تو بنے گی نا یہ
ہاں ہاں پتا ہے آپ کو میں وہ بھول گئی میں جو مجھے بولنا تھا
کیا آپ بول رہی تھی ابیا ابیا اچھا ابیا اچھا ا بھیا وہاں گن خن میں ملتا ہے اچھا ابیا مجھے سائمہ کو بھی لانا تھا ہاں وہاں پہ تھاؤزینڈ کا بھی ملے گا اچھا
سچ میں
آج آفر ہے ہاں
ہاں سچ
میں ہاں میں سائمہ کو بھی لاؤں گی وہی
میں نے ترال میں لایا لیکن اس کو بھی اب نا دیہی کووترال میں ایک دکان ہے نا جس جس کے پاس میں نے لایا اس سے پہلے وہ بھی بہت اچھا ہے وہ اوپر ہے نا آج جو نکلا ہے ویسے ہی میں ایک فوٹو آپ کو سینڈ کرو گی تو تب آپ دیکھنا لیکن اس کو بھی اتنے آبایا ہیں وہ بھی سری نگر سے لاتا ہے اس کو بھی اچھی چوائس ہوتی ہے لیکن وہ مہنگا دیتا ہے لیکن سری نگر میں بھی آئے گا نا اگر سیل وغیرہ ہوگی تو تب آئے گا سستا
ہوں دیکھتے ہیں
میں نے سوچا تھا پرسوں میں آڈر کروں امیزون پہ کسی ایپ پہ امیزون اچھی ایپ ہے لیکن پھر مجھے مشورہ ہے کہ کیا پتاہ پھر کیسے ہوگا
ہاں
میں نے سن میں نے سن سکرین آرڈر کیا اتنا مہنگا آیا
کتنا
لگ تین ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ تھری فور ہنڈرڈ
وہ مہنگا ہوتا ہے میں سکس ہنڈریڈ کی لات
آ پھر بھی مجھے مہنگا لگا ہاں مجھے مہنگا موئسچرائز میں آ سوچتی
سنسکریم مہنگی ہی ہونی چاہیے کیونکہ یہ فیس کو لگانا ہوتا ہے
آپ کو پتاہ ہے میں سوچ رہی تھی کہ میں لاؤں گی اب موسچر میں نے فسٹ ٹائم لایا اب لے کیونکہ دھوپ میں جانا پڑتا ہے پھر سکن خراب
مجھے میں پھر بھی کالی ہو گئی مجھے ٹین ہو گیا ہے پورے چہرے کو پتا ہے کیوں کیونک اس سے کچھ کچھ نہیں ہوتا ہے میں بھی ملتی ہوں یہ
سچ میں
اس سے کچھ نہیں ہوتا ہاں اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ بس یہی ہے بکواس یہ پرروڈکٹس بھی بکواس ہوتے ہیں میں نے مان لینا بکواس سارا بکواس سب کچھ بکواس
میں کیا مالتی ہوں کبھی کبھی مجھے وہی اچھا لگا لیکن بولتے ہیں نا اگر موچ مو نہیں لگائے گے تو فیس شرنک ہوگا وہ مطلب کہ خراب ہوتا ہے فیس سکن
یہ فیس واش اور موش چائزر سنسکرین بھی امپورٹینٹ ہے مالا کرو لیکن میں بول رہی ہوں
نہیں میں میری سکن اگر دیکھوں نا سینسٹیو کتنی ہے میں کوئی بھی فیس واش یوز نہیں کر سکتی نہ میں اگر کسی
ڈرما کا کرو وہ سینسیٹیو اسکن کے لیے ہی ہوتا اور وہ آتا ہے اور وہ آتا ہے ٹو ففٹی میں ہی
کیا ہے ڈرما
ہاں ڈرما ٹچ
ہاں ڈر مٹ پتا ہے اپ کو میں میں کیا مالتی ہوں کبھی کبھی جب میں مطلب کہی جاتی ہوں میں پلر کے پاس بھی نہیں جاتی ہوں اپ میں دیکھو میں کیا مجھے پتا ہے میں کیا کر تی ہوں میں بھی سنس کبھی کبھی وہ رام ملک گڈ ہنی یہی روز کرتی ہوں فیس پر مجھے اچھا لگا اور مجھے مطلب جب میں ملتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں میرے فیس کو کچھ فرق ائی اور میں وہ ہے نا وہ امم ایلو ویرا جل اور وٹامن ای کیپشول ہے نا
کیپشول ہاں
ہاں وہ بس میں یہی یوز کرتیی ہوں میرے فے ٹائم ہوا میں کاٹوں
کاٹو کاٹو میں اب یہیں سے کروں گی ہاں اوکے
کرو وہاں سے